السلام علحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی آپ ٹھیک ہے اچھے سے
بس ا ٹھ سے آپ ٹھیک ہے گھر تو سب ٹھیک ہے ہ آپ کی آواز تھوڑی کام ہی آ رہی ہے
گھر میں سب خیر و عافیت سے ہیں
ٹھیک ہے ہاں بس سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا سب چل رہے ہاں کھانا وانا تو ابھی ہو ہی گیا ہے اب تو جسٹ مطلب تھوڑا وہ پر آئے تھے تو اس سلسلے میں بھی ہم بیٹھے ہی تھے تو مجھے لگا آپ سے کچھ باتیں ہو سکتی ہے اس
ہاں ہاں میں پیاس میں ابھی بیٹھی تھی تو ابھی میں کر رہی تھی گھر والوں کے ساتھ ت ویڈیو کال
اچھا ٹھیک ٹھیک تو ہو گئی وہ ویڈیو کال آپ کی ان سے
جی ہو گئی ہوگی ہم ابھی انہیں کے ساتھ بات کر رہے تھے ازر با کے ساتھ ڈیڈ جی کے ساتھ اور ممیمی کے ساتھ تو ہوگی بہت
اچھا تو ان سے مطلب کیا بولا پھر انہوں نے اس معاملے میں
جی پوچھا تھا میں نے ان کو انیں بولا میں نے بولا آرگنائزر جو ہم نے رکھا ہے وہ بول رہا ہے کہ شاید مجھے کوئی ریسپانس نہیں مل رہا ہے وہاں
ہ ہ ہ ہ ہ
کچھ لوگوں کی طرف سے تو شاید مجھے ب سیک تو بول رہے کہ کیا پت جن کو ان کو بولیے آرگنائزر کو جن کو آنا ہے بس ان کو دیکھیے ان کو کے ساتھ بات کیجیے جو انٹرسٹ نہیں ہے اس معاملے میں سال کے لیے ان کو پھر الگ کر دیجیے تو جن کے ساتھ پلان بنا بنے گا ان کے ساتھ بنائے گ
اچھا ٹھیک ٹھیک ہوں
آپ بھی دیکھیے کیا رہے گا صحیح آپ لوگوں مناسب کیا جائے گا وہاں سے میں نے بولا اب بھی آپ بھی دیکھیے مناسب کیا رہے گا آپ لوگوں کی طرف سے
ہاں وہی تو نا مطلب کیونکہ جب دن مطلب یا تو منڈے یا ٹیوزڈے دن بھی نزدیک پہنچ گیا تو اس سلسلے میں مطلب پھر دیکھنا بھی ہے نا تیاری
ہاں منڈے ان کو جانا ہے خود گھومنے کے لیے بائیکوں بھائیکوں
اچھا اچھا ان کو اپنے اور خود جانا ہے
ان کو ہ کچھ فرینڈس دوستوں کے ساتھ ج جی جی بالکل
پھر ٹیوزڈے تو وہ نہیں آ پائیں گے پھر
نہیں انہوں نے بولا کہ وینسڈے اگر دیکھ دیں گے کیسا رہے گا وینسڈے
وینسڈے تو میں نے بول دیا تھا نا کہ میرا پیپر ہے اس دن
اچھا اچھا وہی وہی
میرا لب کا
ہاں بالکل صحیح
اس دن تو کہیں ہی نکل پائیں گے پھر تھرزڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے تو آپ پتا ہی ہے یہ چار دن کیسے ہوتے
کیسے ہوتے ہیں
مطلب وہی تو ہوتا ہے نا کس دن کام ہوتا چار دنوں میں منڈے ٹیوزڈے وینسڈے جو ہوتے ہیں فری ہوتا ہے ہمارا تو اسی لیے میں نے منڈے کے ٹیوزڈے وینسڈے کہاںا تھا آپ کو
اچھا اچھا منڈے ٹیوزڈے وینسڈے کہاں وینسٹے کہ ہاں بدھوار کو
تو مطلب وینڈسڈے نہیں رکھا تھا منڈے ٹیوزڈے میں سے کہا تھا نا پچھلی بار آپ کو تو اسی وجہ سے پھر اب تو منڈے مجھے بھی نہیں لگتا
چ اب دیکھیے میں نہیں دیکھیے وہی میں آپ کو بولوں گی دیکھیے کیا بات ہے مسئلہ کیا ہے جو جہاں تک میں نے سوچ وچار کیا اس منصوبے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہم نے بولا کہ کون کون آنا چاہتا ہے چلیے اپنی اپنی جگہ سب تیار ہے ہاں جائیں گے جائیں گے جائیں گے مگر دیکھیے یہ الگ الگ خاندان کے فرد ہے اور الگ الگ خان خاندان کے فرد کو الگ الگ دنوں میں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا ہوا ہے اور ان کو اس دن اپنی مصروفیات ہے ٹھیک ہے جیسے ابھی کے لیے میری بات کیجیے میں نے بولا جی جو کے بغیر ہم بچے تیار ہیں آنے کے لیے تو میری طرف سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی دن ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ ب کی بات لیں گے بوک کی بات بھی ہے اس کے لیے بھی کوئی بھی صحیح ہے کیونکہ اس کے بچے بھی ابھی گرم ہے وہ بھی گرم ہے
ٹھیک
پھر رہی بات نینا کی اس کو آ رہا ہے مسئلہ
کس کو ہاں
جی وہ بولتی ہے وہ کس دن ہوں گے فری مطلب اس کی نائٹ ڈیوٹی کا مسئلہ آتا ہے ہو گیا ایک یہاں سے دوسری بات اگر ہم ازر بائے کی بات لیں گے وہاں سے اس کا اپنا پلان بنا کے کس دن اس کو کہاں جانا ہے ہو گیا اس کا بھی آپ کا دوسرا مسئلہ ہے آپ کا اگزام آ رہا ہے آپ کی وجہ سے بھی تو کچھ بندو کی وجہ سے ہے جو دن مقرر نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ لیے جن کے ساتھ مسئلہ ہے جیسے آپ ہیں زربیا ہے نینا ہے آپ تینوں خود مل کے کیجیے کون سا دن آپ لوگوں کے لیے صحیح رہے گا
ہ
جی جی تو یہ چیز میں نے دیکھیھی کہ اس میں کچھ مسئلہ آ ہی رہا ہے تو بس ر ہے جن کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے وہی تین مل کے فیصلہ کرو کہ کون سا دن رہے گا جانے کے لیے اس لی ہے نا بات ٹھیک
وہی اسی لیے اسی لیے تو میں بھی کہہ رہا ہوں نا بھ آپ مجھے وہ ایک بات بتا دیجیے
جی
اب ج ہم کب ہم جا سکتے دیکھیے اگلے جو ہفتہ ہے نا اس ہفتے میں تو تو نہیں ہو سکتا ہے نا ابچتے اگلا ہفتہ خالی ہے نا جی اب کہ رہے کہ منڈے کو ان کو جانا ہے کہیں مطلب ٹیوزڈے منڈےٹی ے نہیں جا سکتے ہے نا یہ دو باتیں
جی
جی وینسڈے کو میرا پیپر ہے تو ان بھی نہیں ج ہم دونوں کا پیپر ہے تو نہیں جا سکتے اس دن بھی ہاں آپ آپ ہی کہہ رہے نا کہ مطلب ان کو وہ بھی ہوں گے تھے ہوئے ہوں گے تو وہ کہاں سے آئیں گےطلب میں ہی کہہ رہاوں
منڈے ان کو جانا ہے م بی ہاں ہاں ٹیوزڈے
جانا ہوگا کہ نہیں ایسے دن میں ہی جانا ہے
م بھی وہ ان کو پانچ دن کے لیے جانا مگر اس نے ایک ہی دن رکھا ہے تو ہاں ظاہر سی بات ہے وہ
کہاں جانا ہے ان کو ویسے
ٹیوزڈے کو پھر واپس آئیں گے ہے نا یہ بات بھی
ہاں وہی میں کہہ رہا ہوںیکھ اس دن تو واپس آئیں گے مطلب اس دن تو نہیں ہو پائے گا
بکل صحیح
وینسڈے کو میرا پیپر ہے نہیں ہو گیا وینس ڈے بھی ختم ہو گیا اس کے بعد رہتا ہے تھرز ڈے تھرز ڈے فرائیڈے اور سیٹرڈے اور سنڈے د گو تھرزڈے کہ تھرزڈے تو مطلب دیکو تاؤ بھی کام اتر نکلتا ہے ہمیں ہم بھی نکلتے تو مطلب بابا تو ویسے جائے گا نہیں تاؤ اور یاور بھی ویسے نہیں آ پائیں گے تو تاور یاور ہم ہم دگوں کے بند
ہاں
فرائیڈے کا میں کہہ رہا ہوں کہ فرائیڈے تو نہیں آئے گا کوئی وہ تو پتا ہی ہے فرائیڈے کا اس کے بعد رہتا ہے سیٹرڈے اور سنڈے سیٹرڈے اور سنڈے بھی آپ کو پتا ہی کیا سا ہوتا وہاں پر ان دنوں تو مطلب مجھے لگتا ہے میں دس ہی بجے گھر سے کل مجھےیسے نوئی دس ہی بجے گھر سے نکلنا ہے
جی جی بالکل صحیح بالکل ہاں ہاں وہی ہے تو اب آپ بھی دیکھیے کیا کا ٹھیک ہے نا
ہاں تو میں کہہ رہا ہوں پھر اس کےعد جو اگلا ہفہ ہو رہا ہےا اس کے کے بعد الف ان نے تو اس ان کو جانا ہے نا پڑھنے
ان کو کس دن اسکول جانا ہے بچوں کو
مجھے لگتا ہے نا اگلی ک نہیں اس ہفتے نہیں جانا ہے
مجھے پتا ہی نہیں پا
مطلب ان کو نائنٹینھ یا کسی انیس
شاید انیس انیس ہے نا انیس کو ہے شاید ان کو د رہی دیکھی آ آج کل دیک تو آٹھ تاریخ بدھوار ہے تو اگر ہم اگلے ہفتے کی بات کریں گے تو
وہی اگلے ہفتے پندرہ وہی ان کو بیس سے جان انیس تک چھٹی ہے بیس سے ان کو جانا ہے یعنی اگلے ہفتے اگلے یہ والا ہفتہ آ رہا ہے جو نا وہ والا چھٹی ہے اس کے اگلے سے ان کو پھر اسکول جانا ہے تو پھر تب تو کوئی مطلب یہ نہیں ہوگا نا کھنا
تو اس کا مطلب کوئی مہلت نہیں ہے پھر
بس پھر یہی ہو گئی ت آپ سے ہم باتیں کرتے کرتے تھے
جی بس نتیجے نتیجے پہ پہنچے ہم م لوگ دا اسٹوری از دیٹ نو بڑی از فری ٹو کم بس جٹی
بھی میسر نہیں ہے اس وقت کو یہ ہ ہوں وہی ہو گیا اس میں اب یہی باتیں ہو جاتی ہے
جی جی جی صحیح اصل میں ہے نا یہ چیز کے بڑے بڑے مطلب جس میں بہت سارے لوگ جڑے ہیں اس چیز کو
اس چیز کو اس چیز کو جب تک نہیں نہیں یہ ایک بات ہے نا اس چیز کو پتا کیا ہوتا ہے اس چیز میں جب تک بڑے اپنی شمولیت نہیں کرے نا ایسے مشور کرینا تب توک کچھ نہیں ہوتا یہ بات ایک ہی ہے کیونکہ جب بڑے کچھ کرتے ہیں نا تو وہ سب کے دھیان میں رہتا ہے ایسے چھوٹے
جو جو یہ آرگنائزر تھا اس نے بہار مانگ لی ک نہیں مجھ سے کچھ
ہاں ارے وہ نہیں ہے اس اس میں مطلب بہت سی چیزیں ہیں ن جیسے آپ ایک طرف سے باتیں کر رہے میں ایک طرف سے باتیں کر رہا
جی
کتنی چیزیں پھر ایک اس سرے سے ہو جاتی ہیں
نہیں نہیں میں نے کیا بولا میں نے بولا آپ کوئی بھی دیکھ لو میں کسی بھی دن آ سکتی ہوں میری طرف سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے
ہوں ہوں ہاں وہ تو پتا ہی ہے میں نے تو ہاں وہ تو میں نے بھی پہلے ہی کہا تھا کہ میں تین چار دن ہوں تو ہ
پلان بن گیا ہے وہاں جانے کا ورنہ اس دن ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا مجھے نہیں پتاہ
ہوں
بٹ پھر بھی پھر بھی تھا کچھ ہاں پازیٹیو کیااں میں بھی جا سکتے ہیں
جا سکتے تھے
جا سکتے تھے مگر اب کا بھی مس وہ ہو گیا ہے تو اس لیے آپ پ پ ہی ہے جی جی بالکل تو چلیے کوئی بات نہیں امید امید امید پہ دنیا کاائم ہے ہاں
ہاں آپ اگلی بار دیکھی بھی کیا ہو
دنیا کائم ہے نا جی آپ اپنی کوشش جاری رکھیے تو ایک دن کا مسئلہ ہے اس دن ہم بچوں اس دن ہم بچوں کا کروا سکتے ہیں کسی دن
جی
تو ورنہ اگر نہیں تو بس رہ گیا پھر پھر تو بات جیسے باتیں ہو رہی ہے تو بس ہ ہ آپ کو اور دینے ہیں ہمیں بھی اور پرچی دینے ہیں نا ابھی
ہاں ہاں آپ ہی بولی جیسے آپ کے مطلب جیسا آپ کا یہ وقت ہو
ت پھر صبح اور پرچے اگر ہو جائے گا تو اور پرچے دیں گے صبح
صبح ہاں کوئی نہیں آپ وہی سے چیک دے دیجیے مجھے ہے نا ٹھیک ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات اچھا ہاں
جی بالکل صحیح اور وہ دوسرے پاس جل رہ ہے گ ہاں بچے ابھی کے سو گئے ابھی ہ ہ اچھا دوون تین سوتے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ وہ ہ اختتام پذیر ہو گیا ہم
اچھا وقت ہو گیا ہمارا چلیے ہم وقت ہو گیا تو بیٹھیے پھر اللہ حافظ